دو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بہ جان آب ٹھیک ہیں اچھے سے
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو بھائی
بس شکر ہے اللہ تعالی کا آ سب میی ٹھک باکی سب ٹھک ہاں جی بالکل میرے گھر میں سبھی تھی آپ کے گھر میں سبھی تھی کہ آپ کے والدین بھائی بہن
ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے الحمد للہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو ابھی کھانا وانا ہو گیا
نہیں میں ابھی بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا کہ بیٹھا ہوں آپ سے بات کر لیں
جی ٹھیک کیا آپ نے تو بھائی میرا ایک سوال ہے
جی بتائیے
بھی آج کل جو گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے دن بہ دن گرمی بڑھ جا رہی ہے اس کا مین ریزن کیا ہو سکتا ہے بھائی
مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اس کے جو کارن ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں
جی بالکل بالکل فرمایا بھائی آپ نے کہ میرا ماننا ہے کہ ہم جو پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں جنگل کاٹ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے گلوبل گلوبل وارمنگ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے مانسون کے ٹائم میں بارشیں اپنے ٹائم پہ نہیں آتی ہے کہیں نہ کہ کہیں یہ بھی ریزن ہے کہ پیڑ پودے کاٹنے سے گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آگے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی جو جو بھی ہم پیڑ پودے کاٹتے ہیں اس کی کی وجہ سے جو ہے کہ ہمیں کہ جو تبدیلیاں موسم موسم میں ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن جو کہ ہمیں پانی کی بھی قلت کا سامنا کرنا پڑ
جی بھائی پانی کے بانی کی قلت جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے آس پا بعس جو ندی نالے ہے کنویں ہے جیلیں ہیں ہم نے ان کو صاف ستھرا نہیں رکھا ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ گندا کر کے رکھا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ابھی پانی کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے فری سورس ملا تھا ہمیں فیری سورس ملا تھا کہ کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی لیکن ہم ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اس وجہ سے اللہ تعالی ایسی نعمتیں جو ہیں چھین رہا ہے تو ابھی ہم انسان کو اس کی اس مشکلوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں چاہیے اپنے آس پاس کے ماحول کو آس پاس کے ندی نالوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ بیماریاں کم ہو جائیں گی بیماریاں بڑھیں بڑھیں گی نہیں اس وجہ سے ہمیں کوئی میڈیسن کا یوز نہیں کرنا پڑے گا جب ہم میڈیسن یوز نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم سے وہ پیسے سے بچ جائیں گے ان پیسوں سے ہم یقینی طور پر کچھ ایسا کر سکتے جس سے ہمیں فائدہ ہو جس سے ہماری جنریشن کو فائدہ ہو
جی بالکل آپ نے جو یہ بات کہی کہ جو ندی نالے ہیں ان میں ہم گندگی ڈالتے دیکھیے ہم جو بھی گھر سے جو بھی گندگی نکالتے ہیں کسا نک کالتے ہیں تو ہم دیکھ ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تاکہ ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے گھر میں سف
جی بھائی جان آپ کی بات صحی ہے دیکھو ہمارے گھروں سے جو کوڑا کرکٹ نکال یقینی طور پر ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں لیکن آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو گندا کر کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں لاگو ہو جاتی ہے ڈینگو ملیریا ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں اس سے ہمیں نقصان ہے کیہ اگر ہم چاہیں تو آپ اپنے ماحول کو صاف ستھر رکھیں گے ڈسٹ بین کا یوز کر کے ہم کوڑا کر کے ڈسٹ بینس میں اگر پھینکیں گے تو ہماری ہمارا جو آ
آس پاس کا معاملہ لے کر جی بالکل دیکھیے جیسے اگر ہم دیکھے اگر اگر ہمارا جو دماغ ہے وہ سہی ہو جائے ہم یہ سوچنے لگ جائے کہ جب انسان آ جاتا ہے کہیں سے تو وہ پہلے باہر کا ماحول دیکھ تا ہے باہر جہاں سے وہ آتا ہے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ گھر میں کیسا ہو رہا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو جس گلی سے وہ گزرتا ہے پہلے وہی وہ دیکھتا ہے جب وہ گلی گندی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کہ نہیں یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے یہاں پہ کافی گندگی ہے اگر ہم اگر اگر ہم اگر ہم دیکھیں گھر سے جو بھی کوڑا کچرا نکلتا ہے ہم گھر سے نکالتے ہیں تو اپنے گلی کوچوں میں ڈالتے ہیں چوری چوری ڈالتے ہیں تاکہ کہ ہمیں کوئی نہ دیکھیے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے جو یہ گندگی پھیلا رہا ہے یہ وہ اپنے لیے ہی جو ہے تکلیفیں بڑھا رہا ہے
بالکل بھائی آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کیونکہ یہ سب ہمیں ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا اپنے اپنے گھر پہلے اپنے گھر سے ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ پھر ہم دوسروں کو سمجھا سکیں گے کہ بھائی ایسا کرنے سے ہمارا نقصان ہے ہمارے واتاورن کو نقصان ہے ہمارے جیو جنتو کو نقصان ہے خاص کر کے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اس کو نقصان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ انفارمیشن سب لوگوں کی سب لوگوں کے پاس پہنچائے کیی تاکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے ماحول ہے ہمیشہ صاف رہنا چاہیے صاف ستھرا رہنا چاہیے تبھی تو ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے تبھی تو ہم فریش آکسیجن کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی پڑ پودے کاٹ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں فریش آکسیجن بھی نہیں مل رہا ہے تو ہماری لنگس پراپرلی فنکشن بھی نہیں کرتی ہے ہم کیا کہتے ہیں جنگل جنگلوں کو کاٹ دیتے ہیں اور ان جگہوں پہ ہم فیکٹریاں بناتے ہیں فیکٹریوں سے کوڑا کرکٹ نکلتے دواں نکلتے وہ دھواں سے جو ہے ہوا بالکل گندا ہو جاتا ہے وہی ہوا ہم یوز کرتے ہیں تو تو ہماری لنگس میں آٹومیٹکلی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ میڈیسن کا یوز کرنا پڑتا ہے میڈیسن سے ہماری جو ان ایکٹرنل آرگنز ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار انسان بھی ہے اور حکومت بھی ہے ہمیں چاہیے کہ حکومت سے ہمیں ہماری یہی اپیل ہے کہ کہیں پہ اگر کسی جگہ جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو ان لوگوں پہ لیگل ایکشن کرو چارجز لگاؤ فائن لگاؤ تاکہ ہمارا جو جنگل ہے یہ سیف رہیں گے ابھی آئے دن ہم نے سوشل میڈیا پہ نیوز میں دیکھا ہے کہ جنگلی جانور ابھی بستیوں کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ کیوں آ رہے کیونکہ ابھی جنگل سیف نہیں ہے جانوروں کو بھی لگ رہا ہے کہ جنگل ابھی سیف نہیں ہے اس لیے جنگلی جانور جو ہے بستیوں میں آتے ہے کیونکہ اس سے بھی ہمارے بہتیادہ
جی بالکل آپ جو یہ بات کہہ رہے ہو صحیح ہیں کیونکہ جو بھی ہم ہمارے جو ہے نا ہمارا دماغ کی غلطی ہے یہ
ہ ہم جب بھی کوئی پیڑ کاٹتے ہیں یا کوئی نئی عمارت بناتے ہیں وہ جگہ بناتے ہیں جو ایگریکل کلچر لینڈ ہے
تو اس کو فصل کاٹ کر یا
پر فصل برباد کر کر یا تو پیڑ کاٹ کر جو بھی فورسٹ ہے وہاں پہ کاٹ کر تو مجھے لگتا ہے جو یہ بھی
دیکھو بھائی میں جو بول رہا ہوں یہ جو فیکٹریاں بن رہی ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہو کیونکہ فیکٹریوں سے یہاں کا بے روزگاری جو ہے بہت زیادہ ختم ہو رہی ہے فیکروں سے لیکن ان کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ان سب کو ایسا کوئی جگہ دو ایسی کوئی لینڈ پرووائڈ کر دو جو بستی سے دور ہو جنگلوں سے دور ہو اس جگہ پہ فیکٹری قائم کرو تاکہ ہمارا جو ہے واتاورن یہ بھی بچ سکے ہمارے جو جیو جنتو ہے یہ بھی بچ سکے آج اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چندے پرندے تھے ابھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں وجہ یہی ہے کہ پلوشن زیادہ ہو گیا ہے
ہاں بالکل مجھے لگنا ہے کہ دیکھیے جو بھی ہے یار فیکٹریاں ہیں ان میں سے نکلنے والی جو کیمیکل پانی بھی ہے جو جو انہوں نے اپنے ہمارے ندیوں میں ان کی جو نکلنے والی گندگی ہے جو کہ بہت ہی ہارم فل اگر ہم دیکھیں ہیں ہم پانی کے لیے وہ وہ انہیں اسی پانی میں ڈالتے ہیں جو ہم پیتے ہیں
بالکل تو وہ پانی پینے سے پھر ہماری ہماری شریر میں بہت زیادہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ جو ندی نالے ہیں ہمارے آس پاس آس پاس کے ندی نالے ان کو سب سے زیادہ صاف رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم یہ ہم یہ بات دوسروں تک بھی پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول آس پاس کا جو ایریا ہے ہمیشہ صاف رہنا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہے بیماریاں زیادہ اٹیک نہیں کرتی ہے ہمارا جیون بھی بالکل خوشحالی کی طرح جیے اور آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی ہم بالکل بیماریوں سے سیف رہے گی
جی بالکل آپ نے یہ بات کہا کہی کہ اسی وجہ سے ہماری جو نوجوان ہے آگے والی نسلیں ہیں وہ صحیح رہ سکے گی صحت مند سلامت رہ سکے گی ہمیں چاہیے کہ ہم خود ہی اس بات پہ جو ہے کہ ایک قدم اٹھائے اپنے جو بھی ہمارے ہمسائے ہیں یا تو ہمارے گھر والے ہیں ان سے اگر ہم کہیں کہ نہیں جو یہ ہم جو گندگی نکلتی ہیں جو بھی ک کچرا نکلتا ہے
ہ
ان کو کوڈ اس جگہ نہ ڈالے جہاں پہ انسان کی جو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے
بالکل بالکل بھائی ابھی جو ابھی جو ابھی جو گورنمنٹ نے اسکیم دی ہے کہ جگہ جگہ پہ یہ ڈسٹ بنز وغیرہ بنائے گئے ہیں تو ہم یہ چاہیے کہ ان سب کا ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ نہ کہ ہمیں گھر سے کوڑا کرکٹ نکلے بیچ راستے میں ڈالے یا کہیں اور جگہ ڈالے گورنمنٹ نے جو یہ سوچھ بھارت مشن ابھیان چلایا ہے میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ابھی پہلے پہلے سے ابھی بہت سب صفائی میں بہت مطلب تبدیلی آئی ہے کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ نے صف صفائی کا ابھیان چلایا ہے صفائی ابھیان مشن چلایا ہے اس وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے
جی بالکل اس میں ہمیں بھی اپنا ہاتھ جو ہے رکھنا چاہیے ہمارا سپورٹ بھی اس میں کافی زیادہ ضرورت ہے صفائی میں گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہیں تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ یہ گندگی نف پھیلائی اس وجہ سے کافی جو تکلیف کے سامنا کرنا پڑے گا چلو اس بارے میں مجھ پ
میری یہی دعا ہے کہ ہر کوئی انسان سیف رہے بیماریوں سے دور رہے تو میری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے چلیے بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا اچھا لگا ہے آپ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ چلیے بھائی جان خدا حافظ
اللہ حفظ